ہلو ہلو ہلو
السلام علیکم رحمۃ اللہ
وعلیکم الل ورحمۃ اللہسلام علم وورحمۃ اللہ حل ہے بھائی آ ٹھیک ہے
اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہیں اپ ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک اور بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر ہے آپ کی امی ابو سب ٹھیک ہیں
جی جی الحمد للہ آپ بتائیے آپ کے یہاں سب کی ہے
ہاں بھ جان بالکل ٹھیک ہے بھ جان میں آج آپ کے ساتھ کسی موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں ب جان
جی جی جی جی ٹھیک ہے بھائی میں نا ابھی سوچ رہا تھا کہ میں باہر جاؤں تو مجھے تھوڑا سا کام ہے تو میں نے سوچا جو بارش ہوئی کل تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے جم گیا ہے سڑکوں پہ تو میں نے سوچا اپنی گاڑی جو ہے میں اپنے گھر پہ پہ رکھوں آج آج میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے سفر کروں ہے نا صحی تو مجھے لگتا ہے یار ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں نا ہلو
بالکل بھ جان دیکھیے نا بائیجان آج کے دور میں ٹرانسپورٹ ہر انسان کی زندگی کا کم حساب چ کماجن
جی جی جی جی
چاہے وہ اسکول ہو کالج ہو آفس ہو یا کسی بھی جگہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے بھائی جان
جی جی صحیح
اھ نا عام طور پر ہم دیکھیں نا ٹرانسپورٹ کو دو قسمیں کا ہوت جن کو پتا نہیں ہوگا جیسے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے ابھی فرمایا اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو کہ ہماراری اپنی گاڑیں ہوتی ہیں دونوں کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں بائی جان لیکن ان کو یہ انتخاب جو ہوتا ہے انسان کی ضرورت بجٹ اور حالات پر مبنی ہوتا ہے بجہ وجن پبلک ٹرانسپورٹ سے مراد اسی ایسا وہ سفر ہو ہیں جو عام عوام کے لیے دستیاب ہوتا ہے بھجان جیسے کہ بسیز ہوتی ہیں بائیجان اسی طرح ٹرینز ہوتی ہیں میٹرو مینی بسز اور جو ہے شییرڈ ٹیکسیز ہوتی ہیں بھ جان بریویٹ ٹرانسپورٹ سے مراد وہ وہ ذاتی سواری ہوتی ہیں جیسے کار موٹر سائیکل یا اسکوٹر مطلب جن کو پتا نہیں ہوتا ہے ہم ان کے بارے میں بولتے ہیں ہمیں مجھے پ تیں مطلب کہ آپ کو یہ پتتا ہوگا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کسے کہتے ہیں اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کسے کہتے ہیں
فرما رہا اب تو پبلک ٹرانسپورٹ کیا ہے کہ اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کم اس میں جو کم خرچ ہوتا ہے تو ایک ہی گاڑی میں جو ہے اور بہت س سارے جو لوگ ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں اور کیا کہ ٹریفک اور سڑکوں پرر جو ہے گاڑیوں کی تعداد جو میں کم ہوتی ہے اگر میں آپ کو بتا دوں اگر ابھی دس بندے ہوں گے اگر سب اپنی اپنی پرائیویٹ گاڑی نکالیں گے ہو گے دس گاڑیاں اگر ہمپ وہی دس بندے جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں گے تو ہوگی نا وہ ایک ہی گاڑی میں جائیں گے سارے تو اس پہ اسے ہوگا کہ ٹریفک جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے کم نظر آئے گا تو تیل کی بچت بھی ہوگی اور ماحول جو ہے آلودگی کم کرنے میں جو ہے وہ مدد ہے مدد ملے گی تو اس میں کیا ہے کہ جتنی زیادہ گاڑیاں ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ آلودگی ہوگی جس کو ہم انگریزی میں جو ہے پلیوشن کہتے ہیں تو ہر طبقے کے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں
بالکل بالکل بالکل وجہ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہ چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ نے جو ابھی فائدے بتائے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں بھائی جان کے کیا مرد مرد طبح بسز جو ہے بسز اور رینز بہت زیادہ جو ہے بری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سفر جو ہے جو ہے آرام دہ نہیں ہوتا ہے بھائی جان کبھی کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پوڈ وقت پر ن د تیںم وجہ جس سے کیا ہوتا ہے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی منزل پر دیر سے پہنچتے ہیں بجان بہ کچھ علاقوں میں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیت بھی مناسب نہیں ہے بھچان اس کے برعکس اگر ہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ دیکھیں گے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا جو سب سے جو بڑا فائدہ آزادی اور آرام ہے بھجان بھجان دیکھیے نا اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل ہونے کی سے انسان جب چاہے سفر کر سکتا ہے بھائی جان کسی بات سے ٹرین کا انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائی جان سفر زیادہ آرام دہ ہوتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق راستہ بھی بدلا جا سکتا ہے بجان
جی جی صحیح فرما رہا ہے ا تو پبلک ٹرانسپورٹ کا مجھے بھی لگتا ہے یہ نقصان جو ہے وہ اکثر جو ہے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے وقت کی پابندی جو ہے ہر جگہ نہیں ہوتی تو کبھی کبھی کیا ہے کہ آرام سے سفر کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں اور کچھ علاقوں میں جو ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہوللیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو پرائیویٹ ٹرانسپ اور جو ہے وہ سفر زیادہ اس میں کیا ہے کہ سفر زیادہ آرام دہ اور آسان ہوتا ہے اور اپنی مرضی کے و وقت جو ہے سفر کیا جا سکتا اگر مجھے ابھی دس بجے پہنچنا ہے آفس تو میں کیا کروں گا کام کہ میں ساڑھے نو بجے بھی نکل سکتا ہو یا نو بجے نکل سکتا ہو اگر مجھے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا ہوگا تو مجھے لگتا ہے آٹھ بجے ہی نکلنا ہے تو کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور فیملی کے کے ساتھ جو ہے سفر کرنا جو ہے زیادہ آسان ہوتا ہے دور دراز علاقوں تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اپنی گاڑی جب وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے نا
بالکل بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ پائیویٹ ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے وقت یہ یہ جو ہے پریویسی ملتی ہیں بھائی جان گھر والوں کے ساتھ یا دوست کے ساتھ آرام سے سفر کیا جا سکتا ہے لمبی دوری کے سفر کے لیے ہی بھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا لوگوں کی پہلی پسند ہوتے ہیں لیکن ب جان اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس کا سب سے جو بڑا نقصان زیادہ خرچہ ہے گاڑی خریدنا اس کی مینٹیننس فیول انشورنس ریپیئر پر بہت پیسہ لگتا ہے اس کے علاوہ گھر اگر ہر شخص اپنی گاڑی استعمال کرے تو ریفک جام اور پولوشن میں اضافہ ہوتا ہے آج کے دور میں دیکھے نا شہروں میں ہوا کی آلودگی کا ایک بڑا سبب پرائیویٹ ویکلز کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے ب جان زیادہ دھوئیں اور فیول کی اس استعمال کی وجہ سے ماحول متاثر ہوتا ہے بھائی جان اور انسانی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اسی لیے حکومت حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے پر زور دے آپ دیکھیں نا ڈرینز میں اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ مطلب پولوشن کم ہو لیکن آپ حکومت کو بھی قدم لینا جواہ ڈرینز میں دیکھیے کتنا گندگی ہوتی ہیں مطلب ایک بندہ کیسے مطلب وہ باتھ رومز ان کے دیکھ کے جواں واش رومز دیکھے کیا ہوتے ہیں بھائی جان
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ تو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی جو ہے اس میں ہاں جیسے کہ آپ نے بھی بولا زیادہ خر خا ہوتا ہے اور جو تیل اور دیکھ بھال پر جو ہے وہ اس پہ زیادہ پیسہ لگتا ہے اور ٹریفک جام بھی بڑھ جاتا پر اس سے تو جتنی زیادہ گاڑیاں ہوں گی اتنا زیادہ جو ہے ٹریفک جام ہوگا تو ماحولی آلودگی میں بھی جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اور کیا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں اگر ہمیں ابھی جانا ہوگا لال چوک میں جانا ہوگا یا کہیں اور جانا ہوگا تو پارکنگ کا بھی مسئلہ پائیدا ہوتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں گاڑی کہاں پہ رکوں تو مجھے لگتا ہے پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے نا دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے تو اگر ہم خرچ اور ماحول کی حفاظت مقصود ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ بہتر ہے تو اگر آرام سے آرام اور آسانی چاہیے تو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بہتر ہے تو ہمیں نہا یار اپنی ضرورت کے مطابق ٹرانسپورٹ کا انتخاب خاب کرنا چاہیے اور جہاں ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کر کے ماحول کی حفاظت میں حصہ لینا چاہیے آ کو کیا کہنا ہے
اج کل دنیا کے ٹرانسپورٹ بہتر س نئی بسز میٹرو ٹرین
ج
متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہوگ پی ٹرانسپورٹ کی بجائے پک کیا ہوتاائ ٹریفک پولوشن اور فیول کا مسائل کو کافی حد تک کام کیا جا سکتا ہے
جی جی جی تو پبلک ٹرانسپورٹ سے جو ہے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بولا تو پبلک ٹرانسپورٹ میں نا جو مختلف لوگوں سے ملنا اور سفر کا تجربہ حاصل ہوتا ہے جو کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں نہیں ہوتا ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ہم آپس میں جو ہے وہ بہت اپنے خیالات جو ہے وہ آپس میں بانٹتے ہیں نا پبلک رانسپورٹ منتو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا ہر شہری کے لیے قابل رسائی ہونا چاہیے ہے نا تو اگر جی جی جی بھائی آپ کی آواز کاٹ کیرییا
کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ممکن ممکن ہونا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرے اگر آفس یا اسکول تک بس یا ٹرین کی سہوولت موجود ہوناا تو اسے کیا ہوتا ہے اسے ترجیح دینی چاہیے اس سے پیسوں کی بچت ہوگی ماحول محفوظ رہے گا اور ٹریفک کے مسائل بھی کم ہوں گے ساتھ ہی حکومت کو بھی چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو صاف محف وہ سستا اور وقت کا پابند بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے بھائی جان کے پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہیں بائی جان پبل جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آرام پرائیویسی اور آزادی فراہم کرتا ہے جبک جو پبلک ٹرانسپورٹ اٹھےیں وہ سستا ماحول دوست اور معاشرے کے لیے زیادہ مفید ہے اگر ہم اپنی ضرورت کے مطابق دونوں کا سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں نہب جان تو نہ صرف اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں بلکہ اپنے ماحول اور مستقبل کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں ایک ذمہ دار
جی جی صحیح فرما رہے آپ تو ہمیں جو ہے سفر کے دوران ہمیشہ ٹریفک جو ہے قواعد کے پابندی کرنی چاہیے چاہے پبلک ٹرانسپورٹ
م فائدہ مند ہو مج
جی جی جی تو چاہے پبلک رانسپورٹ استعمال کرےیا پراویٹ رانسپورٹ ہمیشہ اس چیز کا خیاان رکھنا چاہیے کہ ہاں ہمارے لیے کیا بہتر رہے گا تو دونوں قسم کے ٹرانسپورٹ جو ہے ملک کی ترقی اور لوگ کی آسانی کے لیے اہم ہے تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ج جیسے انسان کی جس حساب سے استطاعت ہو وہ اس حساب سے سفر کرے تو ویسے بائی جان مجھے نا یار آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا
کاف کے ساتھ بات کر کے
جی بھائی ہم بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ